ہیلو السلام علیکم
ولیکم السلام
اور سنائیے کیسے بس بڑھیا ہم جب اللہ اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہو
جی خوش مزج
اچھی بات ہے بس اللہ کا کرم ہونا چاہیے
جی صحیح فرمایا آپ نے
کیا چل رہا ہے
بس آج کل گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کچھ کچھ اپنے لیے کچھ کروں
جی جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے ہاں ہاں بے شک اپنے بارے میں سوچنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے ٹائم میں آج کے موسم میں کیا ہو لوگ اپنی فیملی کو خوش رکھنے میں بچوں کو اپنے سے بڑوں کو سنبھالنے میں اتنا ویست ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے یہ وہ کہتے ہیں نا آتم نربھر ہونا جیون میں بہت ضروری ہے جیسے ہم جیسے ہم زندگی میں آگ گب بڑنا تو ہماری زندگی تو انہوں نے کیا ہے کہ پکڑ لینا ہے ہمیں اگرربہ جی
اور ماشاء اللہ جیسے ہی زندگی میں جیسے ہی زندگی ہمیں عزیز ہے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمیں نہ ملے تو اس کے بنا ہم ادھورے ایسے ہی خود کو کامیاب بنانا خود کو بہتر انسان بنانا بھی بہت ضروری ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے بس یہی ہے کہ آتم نربرتا ہمارے آتم وکاس کو بھی بڑھاتی ہے دن ب دن ہم بالکل اندر سے اندر سے ہم اور م ہو جاتی ہے ہمیں دوسروں کم اپنے پر زیادہ وشواس ہونا چاہیے
جی حقیقت میں دیکھو نا بے شک اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم خود پہ کام کرتے ہیں خود کے بارے میں سوچتے ہیں خود کو نکھارنے کے کوشش کرتے ہیں نا تو ہمیں اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم دوسرے انسان کی کمیاں یا اس کی خامیا کو جانچ پائیں
صحیح فرمایا بالکل وہ محنت سے کیا ہوا ہر کام آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ
بالکل آپ آتم نربر صحیح ہے کیونکہ ہم نے خود کیا ہے نا جو کیا ہم نہیں کرتے ہیں ہم گھر پہ کھانا ہی بناتے ہیں تو کتنا وہ خوش ہو کے بناتی ہے کہ ہاں نہیں کیونکہ ہماری ذمہواری ہے تو ہمیں یہ کہتے ہیں نا وہ بھی ہماری پانسبلٹی ہے بٹ یہ بھی چیز ہے کہ اپنے جیون کو بھی ایک سدارنا چاہیے چاہیے
جی جی اور بے شک دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا کے اندر کوئی ہنر ہے آپ کے اندر قابلیت نا توآپ اس پہ اتنا کام کرو اپنا اس پہ ہنڈریڈ پرسینٹ دو آپ اس میں کامیاب ہوگ یا نہیں ہوگے وہ میرے اوپر چھوڑ دو میں آپ اگر ہاتھ پکڑوں گا توپ کہاں سے کہاں پہنچ
صحیح فرمایا بالکل وہ ہم کہتے ہیں ہم ہاتھ پکڑاتے ہیں وہ ہمیں وہ ہمیں پوری طرح پکڑ لیتے ہیں کیوں پکڑتے اسی یہی ہے ہمیں اللہ تعالی نے انہیں چیز کے لیے سکھایا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے بخشی ہے تو ہمیں وہ آپ اپنے اوپر اپنے سیلف ڈیپینڈ رہنا بہت ضروری سکھایا ہے کہ اگر آپ کسی کی کسی کے اوپر ہوو گے آج آپ کما نہیں رہے آج آج آج کل کے کتنے اتنا کچھ مطلب گھر بیٹھے آپ کما سکتے ہو اپنے لیے دکھیں توآپ اپ کو ایک الگ ہی اندر سے کچھ مذاق ہو جاؤ گے اور اتنی خوش رہو گے کہ میں نے اپنے پیسوں سے میں نے یہ لیا ہے
جی ماشاءاللہ بہت خوب فرمایا اپ نے اور ایسے ہی ادھر پتہ ہے قدرتی اندر سے ایک تو سکون والی فیلنگ اتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم قابل ہیں
صحیح فرمایا نہیں تو پہلے ٹائم پہ لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں دی جاتی تو اس کی وجہ وہ چیزیں کمی ہو جاتی تھی پڑھ نہیں پاتے نہیں ان کی وجہ سے
پڑ سکتے
جی صحیح ہے صی فرمایے آپ یہ ہمیں آتم نر نبرتا بھی بناتے ہیں جیون میں پتا ہے اسے ہمیں ہمیں سوتنترتا میں رہنا بھی سکھاتا ایک انوبو ملتا ہے الگ سے ہمیں
دڑ دیکھو ایسا ہے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے اگر ہم آتم نربار ہے نربھر ہے نا ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو بھی سنبھال سکتے اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں آسانی سے
فرمایا بالکل صحیح فرمایا بچوں کو بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری آپ دیکھتی ہونا ہماری امی کیسے پیسے بچاتی
ہاں ہاں ہاں تو وہ بھی یہ چیز سیکھتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کہاں سے کیسے بچانا چانا ہے اگر ہم بھی فضول خرچہ کریں گے تو تو وہ بھی فضول خرچہ کریں گے کیونکہ بچہ ہم کو دیکھ کے تو سیکھ ہاں
ٹھیک کہا بالکل کیونکہ آج آج کل کے بچے پر زیادہ تر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہر منورنجن کر سکیں جب کما رہی ہے اچھا سادھن ہے ہمارے پاس تو ہمارا منورنجن کر سکے اور یہ ہے سویدھا دی ہے ادھر تو کہتے ہے تو آپ پوری کیوں نہ کرو کرو ہر چیز خود ہی کرو پر کہتے ہیں نا اس میں آپ بچت کرنا بھی سیکھو
ہاں ہاں یہ دیکھو نا اب یہ ہو ہوتا ہے کہ ہمارے پاپا ہوتے ہیں یا ہمارے بھائی ہیں ابو جان بھائی جان یہ بےچارے کام پہ جاتے ہیں ہمیں کما کے لاتے ہیں تنخواہ دیتے ہیں تو یہ پورے دن محنت کرتے ہیں اگر ہم اس تنخواہ کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے کچھ بچائیں گے نہیں آگے کے لیے اور کل کو خدا نہ کرے ہم کو کوئی پریشانی آ جائے پھر ہم کیا کریں گے تب
صحیح صحیح فرمایا جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو یہ ہمیں انہیں کی کہتے ہیں نا مدد سے ہم بچا سکتے ہیں اس اس ٹائم پہ ہم پال سکتے ہیں
جی لیکن اگر ہم ہم آج ہاتھ اپنا سنبھال کے چلیں گے نا تو کل ہمیں خود بخود پیسے کی بچت ہو جائے گی پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ضرورت نہیں پڑے گی
صحیح فرمایا آپ نے بالکل بالکل
جتنا آرہا ہے خرچ کر دے اور کوئی ہنر بھی نہ سیکھے اپنے اپر کام نہ کرے کامیاب نہ ہو پھر جو دیکھو انسان ایک سال کھا لے گا دو سال کھالے گا تیسرے سال سے اسے پریشانی شانی جھیلنی پڑے گی نا
صحی فرمایا بالکل صحی فرمایا آپ نے
اتنی ہدایت دے کہ ہم اپنے پہ کام کریں کیونکہ آج کل کے معاشم میں کیا ہو گیا ہے لوگ نا ایک دوسرے کویکھنے میں زیادہ پریشان ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ ایسا کیوں کھ رہا ہے وہ ایسا کیوں پہن رہا ہے ارے آپ نے صلاحیت ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سارا ذہن دیا ہے ہنر دیا آپ اس پہ کام کرو ہاں آپ اس پہ کام کرو آپ کچھ سیکھو آپ بھی کماؤ اللہ تعالی نے دو ہاتھ آپ کو بھی د دوپہر آپ کو بھی د ذن بھی دیا ذنا آپ کو بھی دیا ہے بس سوچ کے اوپر بات ہوتی ہے دیکھو
پر لوگ جل کرتے ہیں وہ دیکھتے کہتے ہیں نا دیکھ نہیں پاتے آپ کسی کو بڑھتے ہوئے آگے پر کہتے ہیں پر اپنی سب اپنی سکار کرو میں کہتی ہ اگر آپ اچھے آتم نربر ہو تو آپ میرے حساب تو ہر سپنا پورا زندگی کا جو جیمن ہے نا نا آپ کہیں گھومنا ہے آپ کا یہ سپنا ہے کہیں باہر جانا ہے تو کہیں مجھے ایس چیز مطلب پراپت کرنی ہے جیسے کہتے کہ جو میں پہلے نہیں سوچ رہی تھی بچپن میں نہیں دیکھ پائی تھی وہ اب پورا کروں میں
ہمارے اندر سنر پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ س صلاحیت دی ہم سب کچھ کر سکتے تو ہم اس موقع کو کیوں جایا کریں ہم تو اس پہ کام کریں گے نا چاہے ہم سو روپے کمائے چاہے دو سو روپئے کمائے وہ ہمارے یہاںیں کسی کو دینے نہیں ہیں
صحی فرمائ صحی فم
تو کہتی ہوں دیکھو ہم جیسے ہماری طرح اور بھی بہنیں ہیں اور بھی بیٹاں ان لوگوں کو اپنے اوپر کام کرنا چاہیے اپنے ہنر کو نکھارنا چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہنر کی قیمتیں انسان کی قیمت نہیں ہوتی
صحیح فرمایا بالکل ہنر کی قیمت صحیح ہے وہی ہے نا شکشا لی تی ہیں تو ہم کوئی اچھا روزگار کر لیتے ہے پر ایک کہتے ہیں نا عورت گھر بیٹھے بھی بہت کچھ سوچ سکتی ہے کچھ کر سکتی ہے موبائل کو آج کل موبائلوں میں اتنی مطلب فیسلٹیز پیر کی جس سے آپ ہر طرح کی سادھن بن سکتے آپ کے لیے کیونکہ آج کل کی جو گھر بیٹھے ایک عورت جو نہیں پڑھی جس نے نہیںئی اچھی تعلیم وہ بھی وہ بھی کر سکتی ہے وہ بھی سیلف ڈیپینڈنٹ
جی جی جی جی کیونکہ آج کے ٹائم میں نا تو جتنا اپنے اوپر کام کر لیا جائے نا اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ جب اللہ تعالہ نے دیکھو آپ کو زندگی دی ہے اور آپ صحیح اسلام میں تو کوئی دقت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں تو پھر کیوں وقت کو ضائع کرنا ہے وقت کو اپنے اوپر لاؤ وقت تم ایسا کام کرو کہ وقت تم سے کہے کہ ہاں مجھے تمہاری ضرورت ہے ہے نا ہاں وقت کو وقت کو بہاؤ مت وقت تو تم سے خود کہئے کہ آؤ میرے پس مجھے
اپنے پاس باند کے رکھ
جی جی جی جی ہاں ہاں ہاں اور آج کل کے بچے پتا ہے کیا کرتے ہیں وقت کو ایسے پانی کی طرح نکال
نکل نہیں سمجھ آتا صحیح فرمایا آپ نے بالکل وہ کہتے ہیں جتنا کماتے ہیں جتنا کمایا بس لگ جائے یہ نہیں کتنا پرسینٹیج وہ یہ نہیں سوچتے نا کہ ان کو ان فیوچر نہیں دیکھنا انہوں نے جو چل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ
ہاں جی جی بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں ہم لوگ اپنے پہ کام کریں سیلف ڈپینڈ ہو ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں اور اپنے اوپر نا زیادہ سے زیادہ کام کریں بس اللہ تام
ہو سکے تو کسی کی ہم مدد بھی کرے اگر کر سکے تو
جی بے شک بے شک الگ اور مجھے تو آپ سے بات کرتے کرتے دیکھو نا وقت بھی ایسے نکل گیا پتتا ہی نہیں چلا کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ سے چلو اس موضوع پہ پھر سے بات کریں گے ہم ہے نا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ